ہلو ہاں ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں اللہ کا شکر آپ سبھی ٹھیک ہے گھر سبھی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے آپ نے مت کال ریسیو کی تھی جب آپ کو پتا ہی نہیں چل وہ ایسے ہی سب مٹ کرنا پڑا اب پتاہ نہیں اس کو کچھ کچھ کال کچھ ملے گا بھی یا نہیں یہ اٹھانا پڑتا ہے نا فون ضروری آپ نے مت اٹھایا تب اب کوئی بات نہیں کسی اور کوئی بات اور سناؤ باقی سب ٹھیک ہے
ہاں سب پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے اس کے
ہاں ہاں ہاں
آرپی کے پاس
ہاں میرے ہی پاس آئیں گے بیٹا آپ کا ٹھیک ہے
ہاں وہ سو رہا ہے
اللہ کے حوالے اور سناؤ کیا چل رہا ہے کیا کر رہی ہو
بس میں آپ بیٹھی ابھی کام وام ختم کیا آپ بیٹھی
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ نا کزن مجھ سے بات کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ مجھے اتنا مز ذائع باد کرنے میں
وہ کیا بول رہا تھا
ایسے ہی ہم اپنی ہی بات کرتے ہو آج اس نے بہت دنوں بعد فون کیا نا
ہاں اچھا گیا
ہاں اوپر سے ان کا نا پتا نہیں کیا ہوتا ہے اندر سے وہ ان کی ماںاما کو کوئی نا جیسے جیسے نا وہ جگر چھل نہیں ہوتا ہے ان سے بات کر کے
ہاں ایک دن تو سب کو وہی کرانا ہے
وہ کہتا تھا عید کا مجھے پاپا نے ای دییدی پھر میں نے وہ پانچ سو بہن کو دیے پانچ سو ہایا کو دیے پھر ساتھ ہی کہا ہماری کیسی بولا میں دیتا ہوں بہن کو خشکانم آارییا اچھی لگتی ہاں پھر وہ پھر وہ بول رہا تھا کہ ہماری کیسی عید ہے عید کہاں ہے ہمار اور کیا میں نے بولا چ تھوڑو یہ بات یہ مت کہو کوئی بات نہیں ہم سب کو بھی جانا ہے وہی ہاں اچھا آپ کی بہن گئی یہ ہاں دعوت پہ
نہیں وہ ابھی نہیں گئی آپ جائے گی
اچھا ٹھیک اور سناو
بس ٹھیک میں نے اب گوش رکھا کا ہیٹر پہ ج
گوشت پکانا ہے
ہاں اذہان کے لیے پکاؤگی اس لیے ایسے ہی میں نے آج اس کو سبزی نہیں بنائی
اچھا اب رس لگ رس نکالا
ہاں ابرس نکالا
اچھا کیا اب وراس نکلتا ہے اچھا ہم نے کلپاپچے لیے وہ بنا نا سالگور میٹ وہ ویسے ہی بنا جیسے وہ ا جیسے وہ تازہ میٹ ہوتا ہے نا
ہاں ابھی کتنا میٹ ہے
نہ ہمیں زیادہ نہیں ہے ہمیں اب تھوڑا ہے ہمیں تھوڑا ہے ہاں ہمیں آج بار بھی کیوں بنااہ دیکھا
کتنے اچھے ہو گئے ہیں
ہاں اس کے سلیبس بھی بہت اچھا ہاں ہاں
ایسے ہی اب لانا کسی کسی سوٹ میں
ہاں ہاں میں اب ایسے ہی لگاؤں گی اب کسی کسی سوٹ میں تو یہی
وہ ہے نا وہاں پہ ڈر اسی کے پاس ہوتے ہیں
وہ اس سے اس کے بعد وہ جو بلنگس کے پاس ہے نا اس کے پاس سوفیا گئی اس کے پاس بھی اچھے اچھے کل شن ہےاں
ہاں اس کے پاس بھی ہے وہ بھی نزدیک ہے وہاں ماما جا سکتے کہ
ہاں اب صوفیہ جاتی ہے اس نے کہا میں جایا کروں گی ہاں یہ پتا ہے اب مھے ہ کاٹن ہو گئے نئے پانچ ہاں نہیں پانچ زیادہ ہو گئے پانچ زیادہ ہو گئے شاید گرین اور جو بسما سے لیا ایک وہ ہوئے دو یہ والا ای تین دو اس کے پاس پانچ
ہاں اچھا کیا ابھی لگتے ہیں نا یہ لگتے ہیں نا
ہ نہیں آپ ڈٹایاں نہیں لاؤ ہوں گی اور کچھ ابھی
ہاں ابھی مکانا گرمی بہت ہے
گرمی ہے مجھے پتا ہے گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اب تو انہوں نے بولاو نا اب گرمی ہوتی ہی ہے کہ دن ب دن بڑھ جائے گی گرمی ہ
اور بتائیے
ان کو کن کی شادی ہے مطلب لڑکے کی یا لڑکی کی
لڑکے کے
اچھاچ
میرا بھائی گیا ابھی جانا ہے خوشی کو وہ کریں گے نا فون
ہاں آپ کی ماما ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے آج ڈیڈی بھی ہے نا گھر پہ ہی
ہاں اگر اس نے سنا اب اس کے اچھا وہ سوئے ہے چلو کوئی بات نہیں
ہاں میں بھی سوئی کچن میں میں نے اب دوائی لائی ن مینکا ای پ کا بالن ہیں ہاں ہاں اور اردو اس کا پن کا
اس سے آپ کو نیند آئے گی پگلا بالن سے
کھاؤ گے نا آپ شام کو
ہاں وہ بات
ہاں انجکشن د کاؤوںں گی میں کون سا ہے اور پینٹ کے لیے ہاں وہ اچھی دوائی ہے ہ
کوئی بات نہیں
اور
بس آپ سناؤ
بس آج لییمبو کھانا اچھی بات ہے ہے نا گرمیوں میں
ہاں میں نے بھی گھر والوں کو بولا تھا نہیں بولاؤ ابھی انہوں نے نہیں لایا ہاں میں اب لیں یہ کر
نہیں بخارے سے آپ ٹھنڈک ملے گی اس صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اس میں وٹامن سی ہوتا ہے نا ہاں وٹامن سی ہے نا اس میں فیٹس کے لیے بھی ٹھیک ٹھیک ہے
بالکل بالکل صی بول رہی ہیں آپ وہ سلت کو فارق ہوئی آپ یہ بولا رہا ہوں اس کو ٹانگ اب یہ کون بیچار ہو رہا ہے آپ کا بیٹا ہاں نہ نہ
ٹائم لگتا ہے
ہاں وہ بات تو صی ہے
اور ب ہڈوں کا دار جلدی ٹھیک ک ہوس
ہاں آپ کو پتا ہے اگر آپ کو یہ اس کو آتی ہوگی نا آتی ہوتی نا یہ آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتی تھی
کت
ارے وہ کیا بولتی ہے اس میں پیسے اچھے ملتے ہیں تو حیکت کسی کو نہیں ہوتی ہاں یہ بات تو صحیح ہے کوئی بات جی حیکت کسی کو نہیں ہوتی لیک لیکن حرکت کرنی پٹتی ہے ہ جب اس میں فائدہ ہی فائدہ ملا تو بس ٹھیک اسے کیا ہو گیا
ان کو عادت ہے
ہاں خوشی بھی بولتی ہے نا ان کی عادت بیچ بیچ میں بولنا یہ بات صحیح ہے
نہیں وہ نہیں مانتی ہیں ان کو م دروازہ بند رکھتی ہیں
ہاں وہ کہاں بول رہ تھے دیتی ہے وہ تو اوپر بیٹھتی ہے نا دروازہ بند کرتی اب آپ نہیں بجا سکتی آپ وہی بیٹھو کوئی بات نہیں مینج ہوگا اتنا
ہ
ہ ہاں
ہاں اب کیا کریں گے
میں نے پاپا کو فون اللہ کیا ہوا لے میں نے پاپ پپا کو فون کیا اس نے بولا مجھے فرق ہوئی ہاں اس نے بولا مجھے ہم کتنا جلد ہاں ہم کتنا جلد آج اھھی ہم کب کے اٹھے ہیں چل مجھے نیند آئے گی میں سو جاؤں گی کوئی بات نہیں ابھی
کا
ہم نے میں نے تو پہلے دو بجے ہی سنا جب میں نے کہا نا میں ایک بجے تک کام ہی کر رہی تھی تو میں نے رانی کو بولا میں نے بولا اس سے کوئی بات کر رہا ہے اس نے بولا مجھے مجھے نہیں پتا میں پیچھے ہوں تو میں نے سنا نہیں لیکن بات ہلچل تھوڑی تھی پھر صبح کے ٹائم جب نماز پڑھ رہے تھے تھے نا صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم یہ وہاں سے باجی کچھ بول رہی تھی میں نے پاپا کو بولا کچ نہ کچھ گڈبڈ گڈبڈ ہے اس نے بولا نہیں ہاں تو اس نے بولا نہیں
اس کی بیٹی وہی پہ تھی ہاسپٹل میں ہی
اتنے دنوں ہاسپٹل میں ہی تھی صرف ایک بار بال دھونے آئی تھی ایک دن ہاں یہ شاید عید کے بعد کہ عید سے پہلے نہیں تو وہ ورنہ وہی پہ تھی اب کیا اب تو بچاری کیا
اپ تو ہے اس کی انگیجمنٹ کر کے ہیں پھر بھی
ہاں بات تو صحیح ہے لیکن پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس کا پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس کا
نہیں اللہ ررحم کرے اس پے
آمین
اور
گئی تھی وہ بس ٹھیک بس ٹھیک وہ پھر سے گئی تھی آب آئ ہاں بولو مما گئی تھی
تھی اچھا اب ائی واپس اب ائی واپس اچھا کیا
جانا تو تھا نہ نظر نظر دینے ان کو انہوں نے کچھ کھایا نہیں یا کھایا کیا کر
اور نہ یہ فرض ہے ہمسائے کو نظر دینا گم میں ہو تو
ہاں اور کیا یہی تو یہی تو انسانیت ہے نا اور کیا چلو اور اپنے کوئی فروٹ کھایا
نہیں یہ کس کو اتنی کھانسی آئی
کہاں خھ کھانسی تو کسی نے کو نہیں ائی کیا ہوا آپ نے پتا نہیں کیا سنا چلو اللہ حافظ نہیں چلو اللہ حافظ
حفظ